السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک آپ بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں بھائی جانا ٹھیک ہو
گرمی سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر میں سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی بغیر میں سبھیٹھیک کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں آج ک
بائی چانس سب بڑھیا ہے تو آپ نے کھانا کھا لیا یا چائے وغیرہ کچھ
ہاں جی بھائی کھانا کھا لیا چائے وائے بھی پی لی
ہاں تو کیا کر رہے ہو آپ
ہاں جی میں باہر گھومنے نکلا تھا
چ چلیے ٹھیک ہے میں بھی گھومنے ہی نکلا تھا تو میں نے سوچا آپ سے بات کر کے کچھ نالج حاصل کر ل
بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے
تو بھائی جان آج میں آپ سے سپورٹس کی ٹاپک پر بات کرنا چاہ چاہتا ہوں تو سپورٹس ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے صرف پڑھائی ہی ضروری نہیں ہوتی بلکہ ہیلدی اور ایک رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اس لیے سپورٹس ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے ہاں بھائی جان تو آج کے ٹائم میں بہت سے لوگ موبائل فونس ٹی وی اور سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم روز تھوڑی دیر بھی کوئی سپورٹس کھیلے تو ہماری باڈی بھی فٹ اور مائنڈ فریش رہتا ہے تو آپ بھی بولیے اسی پہ کچھ بولیے بولیے میں سو رہا ہوں
جی جی نہیں صحیح بولا آپ نے ایسے سپورٹ کھیلنا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہونا چاہیے اس میں فزیکل فٹنس بھی بڑھ جاتی ہے اور بہت ساری بیماری سے ہم بچ سکتے ہیں اس میں بہت سارے گیمز کرکٹ لائک فٹ بال بیڈمنٹن جو مومنٹنگ گیم ہیں جس میں آپ اپنا کارڈو ویسکولر بھی بڑھا سکتے ہو اور بہت ساری قسم کی فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس سے
ہاں بھائی جان ہاں بتائیے بتائی
بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ
ہاں بھائی ج تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹ سے ہماری باڈی سے ہوتی ہے رننگ ہو گیا فٹ بال ہو گئی کرکٹ ہو گیا بیڈمنٹن یا والی بال یہ کسی بھی گیم کو کھیلنے سے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں اسٹمنا بڑھتا ہے اور باڈی ایکٹو رہتی ہے ریگولر سپورٹ سے اوبیسٹی اور ڈیزیزز کا رسک بھی کام ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ بھی کچھ بے بولیے آپ بھی کچھ میں سٹ رہا ہوں
جی بولیے آپ
سپورٹ صرف باڈی کو ہی نہیں مائنڈ کو بناتی ہے جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو اسٹریس کم ہو جاتا ہے موڈ فریش ہوتا ہے اور کانفیڈنس بھی انکریز ہوتا ہے سپورٹس ہمیں پازیٹیو ہونا اور لائف کو انجوائے کرنا سکھاتی ہے ہاں بھائی جن آپ بھی بولے کوئی
جی جی میں آپ کو کچھ فائدے بتاؤںی جس کے بارے میں سپورٹس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کہ یہ انسان کو صحت مند اور تندرست بناتا ہے روزانہ کھیلنے سے دل مضبوط رہتا ہے اور مسلز اور ہڈیاں طاقتور بنتی ہے اور جسم میں توانائی بھر ہے اس سے موٹاپا اور ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بھی میں نے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے سپورٹ سے دماغ دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہے کھیل کود جیسے اسٹریس ٹینشن ڈپریشن کمی آتی ہے انسان خوش خوش رہتا ہے اور اعتماد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے زیادہ دشت اور توجہ جو بھی بہتر ہوتی ہے
ہاں بائی جان
ڈسپلن ٹیم ورک لیڈرشپ اور سپورٹس مین شپ کی سہلیت پیدا کرتی ہے طلبا اگر کھیل وں میں حصہ لیں تو ان کی پائی اور شکتی شخصیت دونوں بہتر ہوتی ہے کھیل کود سے دوستی اور بھائی چارہ کو بھی فروغ ملتا ہے تو آپ بھی کچھ بتیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ سپورٹس مطلب کا ایک اور امپورٹ سن ہے ٹیم ورک مطلب کہ جیسے کہ ہم فٹ بال کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں اور والی بال کھیلتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ گیارہ پلیئرس کی ٹیم ہوتی ہے تو یہ جو گیارہ پلیئر ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹیم ورک دکھاتے ہیں تو ٹیم ورک سے محنت کرتے ہیں ایک ساتھ محنت کرتے ہیں ایسا نہیں کہ مطلب کہ ایک ہی بندہ محنت کر رہا ہے اس سے ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سبھی ایک ساتھ محنت کرنی تبھی وہ گیم جیت پ آتے ہیں اور گیم میں سب پلیئرس مل کر کام کرتے ہیں اس سے ہمیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا ہیلپ کرنا اور مل جن کر گول اچیو کرنا آتا ہے سپورٹس ہمیں جیتنا اور ہارنا دونوں ایکسپٹ کر کروا سکتے تو ہر میچ جیتنا پاسبل نہیں ہوتا کبھی ہم جیتے ہیں اور کبھی ہارتے ہیں لیکن سپورٹس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہار مان ہار مان کر بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی مسٹیک سے سیکھ کر دوبارہ محنت کرنا چاہیے تو آپ بھی بولیے کچھ بولیے آپ
ہاں جی کچھ نخانہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی اس کے بارے میں اگر سپورٹس گغیر ات احتیاط کے ساتھ زیادہ کھیلا جائے تو چھوٹوں کو خطرہ ہوتا ہے ہڈی ٹوٹنا مثلز کی یا دوسری جسمانی تخلیف پیدا ہو سکتی ہے ورزش کے بغیر مختلف گیمز کھیلنے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے کبھی کبھی لوگ جیت کے خاطر غیر اخلاقی طریقے اختیار کرتے ہیں یہ پرڑھائی کو نظر یہ پڑھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کے مختلف مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اور اس لیے زیادہ سے زیادہ چیٹنگ ویٹنگ مت کیا کرو یہ نز کہ بہت سارے آ دیک سکتے ہیں پیسوں کے لیے جیتنے کے لیے پھر لاسٹ میں چیٹنگ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جو ٹرسٹ وردی بھی نہیں ہوتے ہیں بہت کچھ ایسے قدم بھی اٹھاتے ہیں کبھی لڑایاں ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں کے سھ سات لڑتے ہیں پیسوں کے چند پیسوں کے لیے اپنے بائک کے ساتھ لڑتے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہے ایک ڈسپلین رکھنا چاہے اس میں بھی
ہاں بھائی جان تو آپ نے بھی بہت اچھی بات کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ ملب سب میں لیڈر شپ کی اسکلز بھی سکھاتی ہے بقی سپورٹس سپورٹ س لیڈرشپ اسکلس بھی ڈیولپ ہوتی ہے ٹیم کا کیپٹن اپنی ٹیم کو ویٹ کرتا ہے اور صحیح ڈیسیزنس لیتا ہے یہ کوالٹیز فیوچر میں اسکول کالج اور جاب میں بہت یوزفل ہوتی ہے آج ہمارے ملک کو بھی دنیا میں بہت سے فیمس پلیئرس ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے نام کمایا ہے ان کی سکسیس ہمیں انسپائر کرتی ہے کہ اگر ہم بھی ان کی طرح ملب محنت کریں گے پریکٹس کریں گے کنٹینیو کنٹینیو تو مطلب کہ ہم بھی اپنے گولس اچیو کر سکتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اسکولس اور کالجز میں سپورٹس مطلب کہ کمپٹیشنز ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس صرف پک لٹڈ لمیٹڈ نہ رہے بلکہ اپنی ہیلتھ اور ٹیلنٹ پر بھی دھیان دیں پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو سب اسپٹس کے لیے انکریج کرنا چاہے تو آپ بھی بتائیے اسیے سے ہاں بھائی جان بتائیے بتے اسی کے کو
تو بہت اچھی بات کہی آپ نے سپورٹس کے بارے میں سپورٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے آج کے دور میں تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کھیل کود کی طرف مائل ہونا چاہیے گھر میں بیٹھ کے اندر ویڈیو گیمز موبائل فونس ادر چیزز م کیا کرے باہر نکلے سپورٹس میں زیادہ سے زیادہ دھیان دے اسے آپ لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں اس کے سھ اچھی دو چار اچھی باتیں بھی کر سنے کچھ کچھ اچھا گان بھی حاصل کر پاتے ہو تو اس لیے باہر نکلے کرے اور لوگوں سے ملتا کرے
ہاں بھائی جان
بھائی جان آپ کون سا چپڑے بہت اچھا لگتا ہے
بھائی جان مجھے ایسے مجھے مطلب ایک تو بیڈمنٹن بہت ہی پسند ہے اور دوسری دوسرا کرکٹ بہت پسند ہے
کیوں
بج جان کیونکہ مطلب میں بھت پہلے میں بتا دوں جب میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں تو میری مطلب کہ میری ہر باڈی میں ہر ایک پارٹ موومنٹ کرتا ہے تو جیسے بو رہا ہے کہ آپ نے موومنٹ کم بنا رہنا چاہیے تو اس سے میری باڈی پارٹ ہر ہر ایک پار موومنٹ میں یہاں تھا
جی بھائی ج
میں کہیں نہ کہیں پہ وہ ایکگزرسائز ہوتی ہے مجھے تو میری میرا جو بلڈ ہے وہ مطلب کہ ہر کس ہر ایک مطلب کہ پارٹ میں فلو کرتا ہے تو اس سے مجھے ایکسرسائز ہوتی ہے پر مجھے میں کافی مطلب کہ کافی انجوائے بھی کرتا ہوں کھیلنا تو ہر انسان کو روز کم سے کم تھرٹی سےک نیٹس کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیوٹی یا سپورٹس کے لیے نکل کرنی چاہیے چلنے وال چلنے والا ہو رنگ ہو سائل ہو یا کوئی گیم ہر ایکٹیویٹی ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے اگر ہم اپنی لائف میں
آ کو میں بتاؤںا اس کے بارے میں
بتائیے
آج کل زیادہ تر لوگ موبائل فون اور کمپیوٹرس پر بہت وقت گزارتے ہیں جس کی وجہ سے جس جسمانی سرگرمی کم ہو جائے گی سپٹ س کمی کا پورا کرتے ہیں اور انسان کو صحت مند کا پورا ستم کا پرجوش رکھتا ہے ہر اسکول اور کالج میں سپورٹس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے تاکہ طالبہ صحت مند اور بے اخلاق سحری بن سکے اس کے کچھ فائدے بتائیں آپ
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں مطلب اس کے بہت سے فائدے ہیں جیسے کہ فزیکل فٹنس بھی رہتی ہے ہم کااہل نہیں ہوتے مطلب ہماری ہیلتھ پر بھی بہت اثر پڑتا ہے ہم ہم ہم بہت ہی کم بیمار پڑتے ہیں تو مطلب کہ جیسے اگر ہم ڈپریشن میں ہوں گے تب اگر ہم سپورٹس کھیلیں گے اس سے ڈپریشن بھی دور چلا جاتا ہے تو اسی لیے اگر ہم اپنی لائف میں سپورٹس کو امپورٹنٹ چاہے تو ہم زیادہ ہیلدی ایکٹو اور کانفیڈنٹ بنیں گے س ہمیں صرف فٹ
اچھی بات ہے
بناتی ہے بلکہ ہمیں ایک اچھا انسان بھی بناتی ہے تو آپ کچھ کہیے لاسٹ میں
ہاں جی بھائی
ہاں
تو آخر میں یہی کہنا جا سکتا ہے کہ سپورٹس صحت مند اور خوشحالی زندگی کے لیے بنیاد ہے یہ انسان کو جسمانی ذہنی اور اخلاقی طور پر مضبوط بناتا ہے ہر شخص کو روزانہ کسی نہ کسی کھیل کا ورزش میں حصہ لینا چاہیے اگر سفر اس کا اعتتل اور قانون کا مطابق کھیلا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بہت کم ہوتے ہیں اس لیے ہر اسکول کالج اور معاشرے میں سپورٹس کا فروغ دینا چاہے تاکہ ایک صحت مند اور ترقی یا پرھر معاشرہ قائم ہو سکے
ہاں بھائی جان تو ہاں بھائی جان تو لاسٹ میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ سپورٹ صرف ایک گیم نہیں بلکہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کا حصہ ہے یہ ہمیں ڈسپلین ٹیم ورک فیڈنس اور ٹیم پیشنس سکھانا سکھاتی ہے اس لیے ہمیں روز تھوڑا ٹائم سپورٹس کے لیے بھی ضرور نکالنا چاہے ہل باڈی اور ہیلدی مائنڈ ہی ایک سکسیزفل لائف کی پہچان ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ دوسروں سے بھی یہ بات شیئر کرے تاکہ انہیں بھی ایک کانفیڈنس مل سکے تو وہ بھی سب زیادہ حصہ لے اور وہ بھی ہیلدی رہے تو زیادہ تر سکولوں میں فنکشنس رکھنی چاہی سوسائٹیز میں پھنسا رکھنی چاہے اس پہ تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لاسٹ میں
ہاں جی بھائی بتانا چاہوں گا لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے اور خود بھی اس میں شامل ہو اور یہ آپ سے مل کر بہت اچھا اچھا لگا بائی جان ہم اچھی اچھی باتیں مجھے بتائی ٹھیک ہے بھائی اوکے بھائی خوش رہے خوشیار رہے اللہ حافظ